ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
جی جی السلام علیکم وعلیک اللام جی بھائی جان ٹھیک ہو
جی- جی سب کہہ رہے تھے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے-
جی- جی- جی سب ٹھیک ہے-
آپ اتنی آرام سے کیوں بات کر رہے آپ کی آواز اچھی سے نہیں آ رہے-
ہاں- ہاں جی بھائی, جان آب آ رہی ہے-
جی جی آ رہی ہے
جی بھائی جان میں اندر تھا ابھی تھوڑا سا باہر نکلا ہوں ٹہلنے
اور بتائیں سب خیریت
جی جی بھائی جان سب خیریت
اور بتائیں آپ پورے روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا کرتے ہیں
جی بھائی بس ٹائم پاس کر رہا ہوں
جی جی جن میں آپ واک وغیرہ پہ نہیں جاتے
جی بھ جان کہ میں تو کھیتی باڑی میں ہی زیادہ کرتا ہوں تو اس لیے میں اتنا ٹائم نہیں ملتا تاکہ واک پہ چلے جاؤں صبح شام صبح آٹھ بجے نکلتے ہیں تو شام کو چھ بجے آتے ہیں کھیتی کرتے ہیں آپ
اس سے بھی جو ہے صحت بن جاتی ہے
جی جی بھائی جان بالکل کیونکہ کھیتی کرنا بھی اتنا آسانی ہے جنا آپ کو لگ رہا ہے
جی جی جی صحا دیکھیے جو ہے ہم میں جو ہے بارہ گھنٹے کی اس میں نیند بھی کرنی تھی اس سے جو ہے جو ابھی جو مسل جو ہے بنی مطلب نہیں بنتی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے بننا
اللہ بھائی جان آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہو کہ جو اس میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے بالکل ماشاء اللہ کہ ہر چیز میں اچھے دل سے تہذیب سے کام کرنا چاہیے کہ یہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹا بڑا کچھ کام ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بڑا ہوتا ہے بھائی جان کی کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا ہر اگر آپ کام صرف چھوٹا ہوتا ہے جو بھائی جان اگر آپ چوری کرو وہ غلط کام ہے
جی ہاں صحیح کہا دیکھیے جو ہے چوری ووری جو آپ نے بات کری دیکھیے اس میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے ہاتھ جو ہے ایک کی چیز کو آتا ہے جو آس پاس کے لوگ اگر ہمارے آس پاس کے لوگ اچھے ہوں گے تو ہم بھی ویسے ہی بنیں گے
جی جی بھائی جان بالکل بس یہی چاہتا ہوں کہ میں صرف من کا محنت کاائے کھاؤں کہ نہ کہ چوری کروں ایسے ویسے فالتو کام نہ کروں تو جتنا بھی کھاؤ میرے بچے بچے سب محنت کر کے ہی کھائیں بس زندگی میں تو یہی چاہتے ہیں اور اللہ نے تویا اوپر سے جو چاہے اللہ ہی کرتا ہے باقی کچھ نہیں ہے بالکل بالکل بھائی جان دیکھو کہ اور جتنا ہو سکے بھائی جان میں تو چاہتا ہوں کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے لیکن میں چاہتا ہوں اس کہ جو باہر کے لوگ ہیں دلی کے وغیرہ ویسے میں چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے کیوںکہ آپ بھائی جان آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کیسی حالت ہے دلی میں دیکھو آپ کیا چل رہا ہے آج کل کی ان کو آکسیجن ماسک لینے پڑ رہے ہیں کہ ریز
دیکھیے جو ہمارے جس ہر کسی کسی کے گھر میں جو ہے باغیچے وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں مطلب کچھ جو اگر کسی کا گھر جو ہے تھوڑا اب جو ہے آپ بتاؤ پیڑ کس لیے کاٹے جاتے ہیں گھر کے لیے ہے گ نہیں اگر جو ہے انسان سنو سنو اگر جو ہے انسان جو ہے گھر میں ہی اگر پیڑ لگائے گا ہر انسان تو جو ہے آکسیجن سے فرق پڑے گی نہیں اگر اگرب نہیں گھر میں لگائے گا ایک دو پیڑ
بالکل ماشاء اللہ دیکھو بھائی جان میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر چلو آپ دی میں مان کے رکھو کہ آپ میں ایگزامپل دے رہا ہوں جیسے اگر دس گھر ہیں اگر دس ہی لوگ گھر کے کے ایک ایک بندہ پیڑ لگائے تو دس پیڑ تو بن جائیں گے بھائی جان بالکل بالکل ماشاء اللہ اپنے بغیچے میں تھوڑا سا اتنا کیا ہے کہ ایک ہی پیڑ ہمارے لیے آکسیجن دینے کے لیے بہت
جی جی اگر آگر ہر انسان جو ہے اپنے گھر میں لگائے گا اگر گورنمنٹ بھی یہی رول رکھے کہ ہر انسان کو اپنے گھر میں ایک یا دو پیٹ رکھنا ہے تو بہت
بالکل بالکل کو ماشاء اللہ جو آپ نے کہا کہ اگر گورنمنٹ ہی یہ رول رکھے کہ ہر گھر میں ایک پیڑ ضوری ہونا چاہیے تو ماشاء اللہ کی دللی میں بہت آکسیجن کی بہت کم مطلب جہاں پہ آج کل وہ کچ چلا گیا کہ پانچ سو پار کیا بولتے ہیں میرے کو نہیں پتا اتنی نالج ہے بھائی جان لیکن پھر بھی بہت فرق پڑے گی دلی میں ان کو آکسیجن کے ماسک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی
اور
دیکھیے ک پ آنے گھر بھی دے تو گھر میں ہی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کہ لیکن آپ کی باتیں میرے کو بہت اچھی لگی جو آپ نے کہا کہ ہر گھر میں ایک پیڑ ضروری ہونا چاہیے ماشاء اللہ اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا عمل کرنا چاہیے
جی جی جی صحیح کہات ہے کہ اگر جو ہے اور جو ہے بات رہ کچرے کی تو جو ہے اگر کچرے کو زیادہ سے زیادہ کم کریں تو گورنمنٹ کو جو ہے اس میں فائن بھی لگانا چاہیے دیکھیے جس سے جو ہے ہمارے جو ہے آج پڑوس کے لوگ جو ہے کچرا نہ بچائے اور ان کو ڈر لگے
جو جو ماشاء اللہ آپ نے جو بولا کہ گورنمنٹ کو بھی ک لیکن جناب اس میں میں ابھی کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ کہ ضروری نہیں ہے کہ گورمنٹ ہی یہاں پہ اس پہ عمل کرے اگر جو یہ لوگ ہیں بالکل بالکل جو بھی ہے اس میں جو ہمارے بہر لوگ ہیں کیوں اپنی اپنی سوسائٹی کا دیکھو بھائی کی ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس میں کام کرے کیوںکہ یہ تو ہماری خود کی ذمہ داری ہے بھائی جان
ہاں فرق بہت زیادہ پڑے گا
چلو دیکھو گورنمنٹ نے تو ڈسٹ بن ہر جگہ رکھے ہیں بھائی جان لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی نہیں کرتے صاف بھائی جان کہ وہ خود ہی آالس کرتے ہیں کہ وہاں
تو مجھے آپ بتیں آپ جو ہے پورا دن جو ہے آپ جتنے بھی آپ نے زندگی جیے تو آپ جو ہے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے کم کچرا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں
بھجن میں دیکھو جتنا بھی ہو سکے اپنا کچرا جو بھی جیسے کہ اگر ہم مانے کہ روڈ پہ ہی چلیں کوئی کھات کچھ بھی کرتا ہے کہ ڈسٹ بین تو دیکھو روڈ پہ ہے لیکن سو میٹر کی دوری پہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ تو نہیں رکھ سکتے
جگہ لگایا اگر کوئی انسان بھی اپنے پیسے لگا کے لگا دے تو ٹھیک رہ گا لیکن یہ جو
دیکھو ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں اگر ڈسٹ بین نہ ہو تو کچرا وہیں پہ پھینکا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ دیکھو وہ تو اپنی سوسائٹی نا تو لوگوں کو کا میرا کہنا تو یہ ہے کہ اگر دس گھر ہے ایک سوسائٹی میں تو دس گھر اگر سو سو سو روپئے کریں گے تو بھائی ایک ڈسٹ بن تو آ ہی جائے گا
جی جی ہاں لیکن یہ چیز جو ہے نا زیادہ جو ہے گورنمنٹ کو ہی کرنی چاہیے چلیں اب کیا کر سکتے ہیں انسان بھی اگر نہیں کرتے گورنمنٹ تو انسان کو ہی کرنا چاہیے
بالکل ماشاء اللہ کی ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کرے اگر انسان بھی کر لے کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں خود کے لیے کر رہیں گے نہ کہ گورنمنٹ لیے کر رہی بھائی جان اپنے فائدہ ہی ہے اس میں ہمارے بچے بیمار نہ پڑے اس سے کہ جو اسکول جاتا
آج جو ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برساتات پڑ رہی ہے تو اس بار اس میں تو دیکھیے جو کچرا جو ہے ہے اگر جو ہے بہ جاتا ہے تو اس سے جو ہے کتنے زیادہ مچھر بہتے ہیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ جناب کی میں نے دیکھا تھا کہ ایک ریل آئی تھی کشتواڑ کی وہاں پہ اتنے گند تھے بھائیجان کے کہ وہاں پہ ایک اچھا جو براندار ہے جو اتنا اچھا کام کر رہا ہے بھائی جان کی
جی جی
کہ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک قراندار ہے کہ بھائی مذہب کا یہاں پہ پہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہندو مسلم کچھ نہیں ہے جو بندہ اچھا کام کرے اس کی سپورٹ کروں
جی جی جی صحیح کہا دیکھیے جو ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے مسلوح ہونا چاہیے ان کے ساتھ رہنا چاہیے
بھائی جان اس سے پہ بھی اتنے آدھے لوگ کہ نگیٹیو کمنٹ کر رہے ہیں لیکن کہ ہم اس کے ساتھ ہیں کہ باقی کوئی لوگ کچھ بھی بولے اس کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہم اس کے سھ اسپورٹ میں
ہاں ہاں میں ہاں ٹھیک ہے
جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ اللہ تعالی کو اچھا کام کرائے اور اللہ تعالی اس کی لمبی عمر رکھے بیشو میں کہ ہو نہیں ن یہ کیا دوائی
جی جی جی آپ نے صحیح کہا آپ اور بتائیں کہ جو ہے ہ اور بتائیں جو ہے آپ جو ہے مطلب کچرا کم سے کم اگر انسان جو ہے گھر میں جو ہے کم سے کم کیسے کرے تو ہے مطلب انسان کو جو ہے دیکھیے اگر آپ نے دیکھا جو گھر کا جو کچرا لوگ جو ہے روڈ میں بھی پھینک دیتے ہیں کہ نہیں
بائی جان ہے تو دیکھو کہ گھر میں ہمیشہ ایک کتا ایک گائے بھیس ضرور ہونی چاہیے دیکھو بھائی جان کہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر ہم دس روٹیاں بناتے پینتٹ دس آٹھالتے تو وہ خراب ہو جاتی ہے خراب نہیں مطلب ویسٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں خراب ہو جاتی ہے خراب ہونے سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کتا ہو گائے ہو بالکل بالکل ماشاء اللہ کہ ضروری نہ کتا آپ کے پاس نہیں ہو تو جیسے آپ کو لگا کہ آپ دو روٹی نہیں ک کھ سکتے ہیں بھائی ج ہم بات ج کے کتوں کو کھلا دو نہ کہ وہ خراب ہو جائے پھر باہر ویسٹ ہو جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان ایک ایک بات ایک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی جان اس اس اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باہر جو جانور ہوتے ہیں وہ خراب روٹی کھا کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باہر جا کے کلاد خراب ہونے سے پہلے جی بھائی جان آپ کی بات میں نٹھوکی
سی گا دیکھو آپ نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے مطلب گھر میں جو ہے کھانا پ زیادہور پ سے چلے جاتے ہیں ہے کہ نہیں تو وہ جو ہے وہ جو کھانا جو ہے سڑنے والا جو ہوتا ہے وہ نا ہمیں جو ہے غریبوں میں دے دینا چ یہ جو
جی جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ غریبوں کو بانٹ پنے نا چاہیے ماشاء اللہ ضرور دینا چاہیے کہ اگر دیکو اللہ ت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو ایک روز کھلاتے ہو اور میں آپ کو دوے دو دے دوں گا
ٹھیک ہے ایک دم
بالکل ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی آپ نے
تو آپ مجھے بتائیں کہ چلے وہ سب تو میری بات آپ نے جو ہے ایک دم صحیح کری تو جو ہے پیڑوں کو جو ہے کٹرے میں کیسے بچا سکتے اب آپ جو ہے کچھ بتا سکتے ہیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ دیکھو جناب کہ ایک تو دیکھو اس میں گورنمنٹ بھی انوالڈ ہے لوگ انوالڈ ہے کہ سب پیڑ تو کاٹ رہے ہیں لیکن ماش چلہ کہ اگر دیکھو بھائی جان گورنمنٹ د کو بناتی کس لیے ان لوگوں کے لیے بناتے لیکن بائی چانس سب سے چیز خراب یہ لگتی ہے کہ لوگ جب یہ گورنمنٹ جب فیکٹری کے لیے پیڑ کاٹنے تو بھائی جان چلو ٹھیک ہے کسی کام کے لیے بنا رہے ہو ٹھیک ہے آپ بناؤ لیکن کہ انہیں لوگوں کو جو آپ وہاں پہ وہ جو مزدور آپ نے رکھے ہیں انہیں کو مزدور دے مزدوری دے کے آپ ان کو ان سے پیڑ لگوا دو کرپیا کر دیجیے کہ کوئی فری تو نہیں اگر فری نہیں لگا رہا کوئی بھائی جان اگر آپ نے فیکٹریز بنائی اپنے کام کے لیے بنائیے
دیکھیے سنیں میری بات آپ کی جو بات دیکھے مجھے بہت پسند ہے اگر جو ہے آپ کی بات جو ہےر انسان جو ہے اپنا جو ہے مطلب ہ کرے گا استعمال اپنی اپنی زندگی میں تو وہ بھی آگے نکل سکتا ہے چلے دیکھے مجھے آپ کے سے بات کر کے جو ہے بہت اچھی لگی تو پھر ہم آپ سے پھر کبھی بات کریں گے ابھی کے لیے خدا حافظ خدا حافظ